اور ہوا
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
بھائی جان ٹھیک ہو
الحمد للہ آپ ٹھیک ہوو بھائیشان
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ سے بھی ٹھیک ہے
الحمد للہ آپ کے امی جان با جان سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان میرے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے تو آپ اٹھے کچھ کھانا وانا کھا لیا
ہاں بھائی جب ناشتہ تو کر دیا ہم نے اب بھی سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ تھوڑی بہت بات چیت ہو جائے تو کچھ سیکھنے کو ملے آپ سے
ہاں بھائی جان یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے تو میرے بھائی جان میں آج بات کرنا چاہتا ہوں پانی کی کتنی اہمیت ہے مطلب کیا ہماری زندگی میں آئے تو پانی کی سب سے بڑی نعمتوں میں ان میں سے ایک ہے میرے بھائی تو اگر پائ نہ ہو تو زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے تو ہر انسان جانور اور پودوں پانی کی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا میری بائیک اس لیے پانی کو زندگی کی بنیاد کہا جاتا ہے تو ہم سب روز صبح اٹھتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا پانی کا استعمال کر ہیں ہم پانی پیتے ہیں نہاتے ہیں کپڑے دھوتے ہیں اور کھانا بنانے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر صرف ایک دن کے لیے پانی بند ہو گئے نا تو ہمیں اس مطلب کہ اس کی اصل قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی جان جو ہم نے بولا بھائی جان کی مطلب ہمارا جو دن دن کی شروعات ہوتی ہے بھجن وہ پانی سے ہوتی ہے اور جیسے جیسا آپ نے بولا ہے کہ پانی کے بنا ہماری جو رہن سہنا ہے زندگی کاٹنا ہے وہ بالکل ہی مطلب چینج ہو جائے گا اگر پانی نہ ہو تو بھائی جان تو ہم تو کر سکتے ہیں مطلب اگر کچھ بھی ہو مطلب پیسوں کی قلت ہو گھر میں کوئی بھی قلت ہو اس سے ہم مطلب ن کر سکتے ہیں لیکن خدا نہ خواستہ اگر پانی ختم ہو جائے تو تو ہمارا جینا ناممکن ہو سکتا بھائی جان ہم جی نہیں پائیں گے بھائی جان ہمارے ساتھ ساتھ جو پیڑ پودے ہیں کوئی بھی مطلب ہ جانور ہے کوئی بھی نہیں بچ سکتا بھائی جان یہ بنا پانی یہ تو ہمیں چاہیے بائی چان
ہاں بھائی جان تو انسانی جسم کا مطب کہ بہت بڑا حصہ پانی سے بنا ہوتا ہے ڈاکٹر بی کہتے ہیں کہ روز حالانکہ مناسب مقدار میں پانی پینا صحت کے لیے ضروری ہے کہ پانی ہمارے جسم کو ت دیتا ہے لطل کہ ہضم بہتر تر کرتا ہے جو ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو وہ ہضم اچھی طریقے سے ہوتا ہے اگر پانی ساتھ میں ہوتا ہے تو
ہوں
تو جسم کو ٹھنڈا بھی رکھتا ہے تو مطلب کہ کھیتی باڑی میں بھی پانی کی بہت ہی اہمیت ہے کسان اپنی فصلوں کو پانی دیتا ہے اگر بارش نہ ہو یا پانی کی کمی ہو جائے تو فصلیں خراب ہو جاتی ہے تو اس سے اس سے مطلب کہ اسے انجان سبزیاں اور ہاں کے پھل میوے اور اس سے بھی زیادہ وہ بھی پانی کی وجہ سے ہی مطلب کہ بڑے ہو پاتے ہیں وہ پھر کھلتے ہیں پانی وجہ سے تو پانی کے بغیر وہ بھی کچھ نہیں ہے نا بائی چانس
ماشاء اللہ بھائی جان آپ نے جو بولا کہ بارش پہ ہوتا ہے مطلب کسان اگر ہم دیکھیے یہ ہمارے یہاں پہ کشمیر میں بھی بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کا مطلب جو انکم ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اسی پہ مطلب ڈیپینڈ ہوتا ہے ایگریکلچر پہ تو اگر بارش نہ ہو یا پانی کی قلت ہو تو اس انسان جو یہ لوگ ہوتے ہے کسان لوگ وہ اپنا جو فصل ہے وہ اچھے سے اگا نہیں سکتے بھائی جان جس کی وجہ سے وہ بچارے پھر کیا کرتے لاسٹ میں اگر انہوں نے کچھ پیسے انویسٹ کیے ہوتے یا تو ان کی پوری انکم ہوتی شی پہ ہی اگر ان کو مطلب پیسے نہیں آئے گے بھائی جان پھر ان کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے فیملی پر پھر بہت سارے کیس آ گئے اس میں جہاں پہ فارمر لوگ لگ نے زمین دار لوگوں نے خود کو پھانسی لگا دی ریزن یہی ہوتا ہے کہ ریزن یہی ہوتا ہے کہ بھائی جان ان کو جب کھیت سے اتنا مال نکلا نہیں جتنا ان کو ضرورت تھی پیسوں کی تو پھر یہی ہوتا تاکہ بجن وہ مجبورن مجبوری میں پھر بچارے پھر پھانسی لگاتے جب ضرورت چیز ان کو دن بہ دن نہیں ملتی ہے گھر والوں سے روز سننا پڑتا ہے کہ آجے نہیں ہے وہ نہیں
ہاں بھجان آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی میں اس سے بالکل سہمت ہ تو پانی صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ جانوروں اور مطلب کہ پرندوں کے لیے بھی ضروری ہے میں آپ کو بتا دوں تو ہر مطلب کہ مخلوق پانی پر زندہ ہے میرے بھائی دریا جھیل اور سمندر بے شمار مخلوق کا گھر ہے میرے بھائی جان تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ مطلب کہ سنتان اور فیکٹریوں میں بھی پانی کا بہت استعمال ہوتا ہے تو بجلی بنانے میں بھی پانی کا استعمال ہوتا ہے چیزیں ٹائیر مطلب کہ ٹائیر کرنے اور صفائی کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اگر پانی نہ ہو تو مطل کے بہت سے کام رک جاتے ہیں ہے نا بھائی جان تو افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سے لوگ کہ پانی ضائع کرتے ہیں کچھ لوگ مطلب کہ نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں کوچ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں یا م یہ عادت مطلب کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے ہمیں یاد رکھ چاہے میرے بھائی کہ ہر مطلب کہ قطرا قیمتی ہے تو دنیا کی کئی م علاقوں میں مطلب کہ لوگ صاف پانی کے لیے روز بہت دور تک چلے چلے جاتے ہیں تو کچھ جگہوں پر پانی کی اتنی کمی ہے کہ مطلب کہ لوگوں کو پینے کا پانی بھی مشکل سے ملتا ہے تو اس لیے ہمیں اللہ اللہ کی اس نعمت کو قدر کرنا چاہیے نا بھائی جان
ماشاء اللہ بھائی جان آپ نے صحیح بولا کہ کچھ لوگوں کو دور جانا پڑتا ہے پانی لانے کے لیے صاف یہ نا مسئلہ ہوتا ہے ب ان کو ہوتی ہے قدر پانی کی جس کے پاس یہ زیادہ ہوتا ہے نا مطلب اگر کسی کا پیسہ ہونا زیادہ تو وہ اس کے لیے پیسے میٹر نہیں کرتے وہ پیسوں کی قدر نہیں کرتے بھائی جان قدر وہ کرے گا جس کے پاس جس چیز کی کمی ہوگی بھائی جان اسی لیے ہمیں چاہے گ اگر اللہ تعالی نے ہمیں اس سے نوازا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا پانی ہے پینے کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ قدر کرنی چاہیے تو اسی لیے ہمیں چاہیے بائی جان کی جو ہمارے گھروں سے یہ کوڑا کرکٹ بھی نکلتا ہے ہم ڈالتے ہیں یا فیکٹریوں سے کچھ کیمیکلس نکلتے ہیں ویسٹیج کیمکل نکل کتے وہ سیدھا جاتے ہیں دریا میں تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا خود کا فائدہ کہ وہ پانی گندا ہو جائے گا ہم پی نہیں سکتے ہم ٹیوب ویل کا پانی پئیں گے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے لیکن اس پانی میں بہت سارے جیو ہوتے ہیں جیسے کہ مچھلیاں ہوتی ہے یا کچھ چھوٹے چھوٹے جیو ہوتے ہیں تو ان پہ مطلب برا اثر پڑتا ہے وہ نہ ان کی جو زندگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے
ہاں بائی جان تو بائی جان اسی یہ سس مطلب کہ ہمیں پانی کی حفاظت کرنا مطلب کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے مطلب کہ جب ضرور نہ ہو تو نل بند کر دینا چاہیے گھر کیا فریش مطلب کہ گھر کو جب کیا کرتے ہیں جب ہم اب نہاتے ہیں تو پھر مطلب کہ سوچ سمجھ کر پانی کا استعمال کرے کیونکہ یہ مطلب کہ ہماری ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا بلکہ بالکل نہیں چاہیے عم کر دیتے ہیں نہ آتے وقت ضرورت زیادہ استعمال تو وہ سب نہیں کرنا چاہے وہ کیا ہمیں بارش کا پانی جمع کر کے کے بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی کھیت میں لگا سکتے ہیں نا تو ہمیں پانی کو گندا بھی نہیں کرنا چاہیے میرے بائک کو کچرا پلاسٹک اور گندی چیزیں دریاؤں اور جھیلوں میں نہیں بھی پھییکنی چاہے صاف پانی مطلب کہ صحت مند زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے بھائی جان تو اسکول میں بھی بچوں کو پانی کی اہمیت کے بارے میں بتانا چاہیے اگر بچپن سے اچھی عادت بن جائے تو بڑے ہو کر بھی وہ مطلب کہ پانی کی قدر کریں گے ہے نا تو اسی لیے کہتے ہیں کہ مشہور مطلب کہ بعات ہے جو میں نے سنی ہے بوند بوند سے دریا بنتا ہے تو اس طرح اگر ہر انسان انسان تھوڑا تھوڑا پانی بچائے تو بہت سارا پانی محفوظ کیا جا سکتا ہے میرے بھائی
صحی صی فرمایا آپ نے کہ ب ب سے ہی دریا بندا ہے بھائیجن لیکن وہ بت بونت ہمیں مطلب بچانا ہے وہ ع مر بچائیں گے جن کے پاس بیچاروں کے پاس ایک بوند بھی نہ ہو پینے کے لیے یہ بوند ہمیں بچانا ہے بھائی جان دیکھو اگر ہمارے گھر میں مطلب کوئی بھی فنکشن ہویا کچھ بھی ہو مطلب اگر ہمیں مطلب نارمل پانی چاہیے صاف پانی میں نہیں چاہیے دنے کے لیے کوئی کوئی سا بھی پانی چلے گا لیکن ہم کیا کرتے اس کے برعکس ہم صاف پانی لاتے ہیں اس سے دھوتے ہیں ہمیں مطلب قدر نہیں ہے پانی کی پانی کی قدر ان سے پوچھو جن کے پاس پانی نہ ہو بھائی جان
ہاں بائی بالکل صحیح کہا آپ نے
تو اسی لیے ہمیں چاہ ہمیں چاہیے کہ پانی کی قدر قدر کرے بھائی جان نہیں تو فیوچر میں ہم ہمیں کیا ہماری جو آنے والی نسلیں ہے وہ پھر اس چیز سے مطلب اس نعمت سے پھر وہ محروم رہ جائے گے بھیاان
ہاں بھائین تو نہیں وہ دنیا ہی ختم ہو جائے کیونکہ پانی کے بغیر تو دنیا ہی نہیں ہے نہیں چل سکتی آج کی دنیا پانی کے بغیر تو مطلب کہ آج کل موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے کبھی زیادہ گرمی کبھی کم بارش اور کبھی مب خوشک ساری دیکھنے کو ملتی ہے تو اس وجہ سے پانی کی حفاظت پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گئی ہے تو ہم سب کو مل کر یہ مطلب کہ عہد کرنا چاہیے کہ پانی کو ضائع نہیں کریں گے مطلب کہ اسی سے صاف رکھیں گے اور دوسروں کو بھی پانی بچانے کی تعلیم دیں گے ہے نا تو آخر میں مطلب کہ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ملب کہ پانی زندگی ہے اگر پانی ہے تو زندگی ہے میرے بھائی جان صحت ہے کھیتی ہے اور مطلب کہ خوشحالی ہے تو اگر پانی نہ ہو تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے بھائی جان یہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی تو اس لیے ہمیں اللہ کی اس مطلب کہہ آزمین زمین مطلب کہہ اسس نعمت کی قدر کرنی چاہ وہ اور ہر ملک قطرے کو امانت سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے ہے نا بھائی جان
ماشاء اللہ بھجان دیکھو اگر ہمارے گھر والوں کو ایک دن کے لیے مطلب بولے گے نا کہ آپ کو فار اگزامپل پچاس لیٹر ملے گی پانی کی پھر آپ اسے نہاؤ یا پینے کے لیے استعمال کرو بس یہ تو اتنا ہی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے تو اس چیز سے اگر ایک دن کے لیے ہم ان کو اتنا ہی پانی دیں گے تو ان کو قدر آئے گی وہ نہا اگر ان کو نہ ا ہوگا وہ طریقے سے نہئے گی اگر ان کو پانی پینا ہوگا تو وہ اتنا ہی پی گی جتنی کو ان کو پیاس لگی ہوگی اور وہ ایک ایک بوند بھی نہیں پھ گی پانی کی تب ان کو قدر چلے گی پتہ بھائی جان پانیانی یہ تو بھائی جان آپ آپ سے بات کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
ہاں بھائی جان مجھے بھی بات کر کے آپ سے بہت ہی سیکھنے کو ملا مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو آگے بھی لوگوں تک پہنچاؤں گے اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ
اللہ حافظ ہو